وورحمتۃ اللہ و برکاتہ
فیضان صاحب ہماری بات ادھوری رہ گئی تھی پچھلی پچھلے باغ میں جب ہم نے بات کی تھی
تو چلیے شروع کرتے وہیں سے جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا پچھلی بار
تو میں کہہ رہا تھا جب بھی آپ جھیل والی کے بارے میں سوچتے ہیں تو آپ کو یاد کچھ کیا آ جاتا ہے آپ سامنے کیا کون سی امیج آتی ہے کیونک آپ نے تو دیکھا بھی نہیں ہے
میرے سامنے ان کی وہی امیج آتی ہے پوری کاوٹ بس آنکھیں وہ چشمے انہوں نے پہنا ہوتا ہے بس اتنا ہی آتا ہے میرے سامنے کیونکہ اس کے اس سے زیادہ میں نے دیکھا نہیں بٹ میرا ایک دوست ہے جو ان کی مطلب جی ایف ہے انہوں نے میرے کو ایک ب انہ نے میرے کو ایک بار بولا تھا کہ اس نے ان کو دیکھا ہے اور بولی کہ وہ بہت ہی خوبصورت ہے
آپ کوشش کیوں نہیں کر رہے اپنے ان دوستوں سے بات کر کے نہیں مجھے چاہیے نمبر مجھے میل کچھ نہ کوئی وہی راستہ چاہیے
وہ مطلب ان دوستوں میرے جو دوست ہیں ان کے پاس بھی کوئی ایسا مطلب راستہ نہیں ہے ان سے بات چیت کرنے کا
نہیں آپ نے کہا نا کہ آپ کے کسی دوست کی گرل فرینڈ ہے تو ان کو جانتی ہے
نہیں جانتی نہیں ہے بس ٹوائلٹ میں دیکھا ہے کیونکہ گرلز واش روم تو ایک ہی ہوگا نا تو ہماری کلاسز آس پاس میں ہیں تو ایک ہی واش روم میں جاتے ہیں دونوں کلاس
تو آپ اس لڑکی سے کیوں نہیں کہتے کہ اگر اس نے اتنا مطلب چلے دیکھا ہی صحیح ہے لیکن وہ پتا تو کر سکتی ہے جان سکتی ہے
نہیں جو وہ لڑکی ہے وہ تھوڑا سا یہ مطلب ا میچور ہے تو ان کے پاس وہ زیادہ تر شعور نہیں ہے بات کرنے کا
جس کے دو اس گر فرنڈ
ہوں تو وہ تھوڑا سا مطلب امییچور ٹائپ ہے وہ شعور نہیں ہے بچکانی حرکتیں ہے ان کی
تو آپ کے کلاس میں ایسی کوئی لڑکی نہیں ہے جو لڑکا جو کسی نہ کسی طریقے سے وہاں اس کے کلاس کے ساتھ کسی بھی دوسرے کے ساتھ اکنیکٹ اور ایسی کوئی انفارمیشن لا سک
تھا میرا ایک دوست تھا انہوں نے لایا بھی تھا بٹ جو اس کا دوست تھا وہ پیسہ مانگ رہا تھا کہ میں تبھی کانٹیکٹ دوں گا جب تم میرے کو پیسہ دو گے تو اس نے میرے دوست نے وہ ڈھائی سو مانگ رہا تھا صرف ایک آئیڈیا دینے کا
کس بات کی انسٹاگرام آئی ڈی
ہاں
اسٹرڈی کے لیےھائی سو روپئے مانگ رہا تھا
تو میرے دوست نے نہیں بول دیا نہیں چاہیے جا
تو دوست نے بولا نہیں چاہیے آپ کو کیا لگ رہا تھا سچ بتائیےا کیا اس وقت ایک پل کے لیے بھی ایک سیکنڈ کے لیے بھی آپ کے من میں ایک خیال آیا کہ تکری دے دیتا ہ
ہاں میرے کو لگا چل دے دیتے بٹ پھر میرے کو شک ہوا کہ کیا پتا اس کو کو وہ کنفرم وہی آئی ڈی ہے یا پھر دوسری آئی ڈی بھی ہے
لیکن آپ کا من کیا تھا کہ پیسہ دینا چاہیے
ہاں کیا تھا کہ چل دے ہی دیتے ڈھائی سو کیا ہی فرق پڑتا ہے ڈھائی سو تو میں دو تین دن میں تو کھا ہی جاں گا ڈھائی سو دو تین دن نہیں کاؤں گا ڈھائی سو اس کو دے دوں گا
تو آپ آپ شدت سے ان جھیل بری آنکھوں والی لڑکیوں کو پسند کرتے ہیں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کے من میں وہ تصویر جیسے سماسی گئی ہے ہو سکتا ہے آپ نے ان کا چہرہ نہ دیکھو لیکن جتنا بھی آپ کے وہ اپنی جو ان کا وہ آبایا سسٹم والا وہ آنکھیں وانکھیں ان کا وہ چلنا والا جو بھی پھرنا دیکھا ہوا وہ آپ کے من میں شاید سما چکا ہے
ہاں ایسا کہہ سکتے کیونکہ جو کہہ سکتے ہیں نا فرسٹ کرش جسے بولتے ہیں کرش کہہ سکتے ہیں آپ کرش کو
کیا وہ انگریی میجکتھ لاٹ فسٹائی
ہاں وہ والی حالت ہے
تو آپ کو ان کی زدہ یاد تو نہیں آتی کبھی
نہیں کیونکہ جب تو وہی ہوتا نا کہ جب آپ زیادہ سمے کے لیے مطلب کسی کو نہیں دیکھو گے تو آپ کو یاد نہیں آتی بٹ جب وہاں پہ ہوتے ہیں وہاں پہ کنٹینیوسلی دیکھتے ہیں ان کو روز دیکھتے تو سے مطلب وہ رہتا ہے کہ دماغ میں رہتا ہے بیک آف دا مائنڈ مطلب دماغ میں رہتا ہی ہے کہ کہ یہ ہے وہ ہے اس کا ابھی تک پتاہ نہیں ہے نام کیا ہے راستہ کیا ہے یہ سب کچھ پتا نہیں
آپ نے بالکل صحیح بات کہی میں بہت خوش ہوا اب میں آپ سے پھر سے یہی کہنا چاہوں گا کہ فیضان صاحب آپ کی جو ہے ایفیشنسی اچھی ہے لیکن آپ جب اس بار وہاں واپس جانا چاہیں گے اڈیشہ تو وہ آپ کو کرنا چاہیے ایسا اسٹیپ یا یوں میں کہوں کہ آپ کو جانا چاہیے ان کو ڈھونڈنے کے لیے ان سے بات کرنے کے لیے اور ضروری نہیں ہے کہ آپ کو پھر ان سے وہ کچھ لمبا کھیل چل جائے ضروری یہ ہے اس میں کہ کم از کم آپ کے دل میں یہ نہیں رہے گا کہ کیای جاننا چاہیے تھا
میں وہی کرنے والا تھا پچھلے مڈ سم جیسے میرا مڈ سم ختم ہوا تو میں وہی کرنے والا تھا بس جاننا چاہتا تھا
جی
بٹ یہی ہوا کہ میڈیسم کے بعد ہماری جو عید تھی عید کے بعد دکھا ہی نہیں کہیں پہ وہ میرے کو مطلب ٹوٹلی نہیں دکھا نہ کلاس میں میں نہ باہر کوریڈور میں نہ باہر کیفٹیریا میں کہیں پہ بھی نہیں دکھا
آپ کو کوئی اندازہ بھی ہے کہ مطلب وہ کس بیچ کلاس کچھ ایسا کچھ
ہاں وہ شاید سے فرسٹ ایئر ہے میرے سے ایک سال جونیئر ہے وہ اور مطلب اس کلاس نمبر میرے کو پتا تھا فور تھرٹی فائیو پھر اس کے بعد میرے کو نہیں پتا تھا سیکشن کیا ہے اور آگے کیا ہے اس کا نام آپ
آپ نے ایسا کیوں نہیں کیا کہ آپ دٹ کبھی کسی دن ایسے مطلبر سنگ کی طر اپ دوستوں کے سھ اس کلاس میں گئی اور بول دیا کہ اسچھ بھیچ چھیڑناڑنا ل نہیں میرا مال ہے
وہی ہماری دقت ہے نا کہ ہمارے جو کلاسز ہے وہ کبھی فری نہیں رہتے مطلب آپ کو کیسے کلاس ہوں گے ایک کلاس ل گیا دو منٹ گئے کہ دوسرا ٹیچر دوسری کلاس کا ٹیچر آ گیا ان کا بھی یہی تھا کہ مطلب پانچ گھنٹے کلاس سے لگاتار کلاس سے رہیں گے بریک نہیں ہوگا
اب آپ سینئر ہے آپ کو ٹیچر بھی روکتی نہیں آ کو کچ کہنا چاہیے تھا کہ میں صرف یہ کہیںنے کوئی اناؤنسمنٹ کرنے آیا ہوں
ایسا ایسا تھوڑی ہے کہ سیکنڈ ایئر میں ہی ہم یہ سب کرنے لگ جائ سیکنڈ ایئر میں ایسا نہیں ہوتا ہے تو اور ویسے بھی مطلب میں زیادہ کلب ایکٹیویٹیز میں دھیان نہیں دیتا تو اس سے میں کلب کا کوئی بھی مطلب وہ کیا کہتے ہیں کلب کو یوز نہیں کر سکتا تھا ایز اس یوز
تو میں آپ کو یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ کو چلیے کوئی بات نہیں اپ جو ہوا سو ہوا س اور مٹی ڈال دیں اور آپ کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اگلی بار اس پر کوشش کرنی چاہیے
بٹ اگلی بار یہی دقت ہے کہ کلاسز چینج ہوتی ہیں ہماری شفل ہو جائیں گی تو اب میرے کو یہ بھی نہیں پتا کہ اس کا کون سا کلاس ہوگا اب آگے یہ سب سے بڑی دقت ہے میری اب
میں بتا تھاا ارے آپ ایک تجربہ کار انسان سے بات کر رہے ہیں تو کچھ تو ہم آپ کو بتا ہی پائیں گے میرے میرے ساتھ تو سمپل ہے جی دیکھیے جب آپ چار سو پینتیس کے روم میں جائیں گے
ہاں
مجھے پتا ہے وہ آپ کہ آپ نے کہا ابھی کی ورشفت ہوا کوئی بات نہیں لیکن وہاں ہم کس سے پوچھیں گے کہ یہ کلاس پچھلی بار کسی اور کی تھی کوئی پی وان ایسی چیزیں ہوتی ہی ہیں وہاں
ہاں
اس سے پوچھ گے یہ کلاس جو ریریشئی ہے یہ نہیں ہے کیا سچ پہلے تو کنفرم کییے ہاں یہ رشفل ہوئی ہے اچھا ٹھیک اس سے پہل وہاں کو کو فرسے والے تھے اچھا ٹھیک ہاں پہل وہ آپ سے یہ کہیں گے پھر آن سے کہیے سر وہ کون سے بیچ کے تھے یا مطلب یوں کہوں کہ کون سے فیلڈس تھے کمپیوٹر ہی تھا اور میں نے میکینکل تھا یا جو بھی تھا اگر آپ کو پتاہ ہے تو بڑھیا تو پھر آپ ان کو بتائیں گے ان کا شفٹ کہاں ہوگا ان کو چپرای وپراسی جو کالج میں ہوتے ہیں یا یہ کوئی بک وک چلا پڑ آنے لانے والے یا ہو سکتا ہے کھی کسی بچے کو بھی پتا ہوتا ہے جو جن کو وہ ملا ہوگا وہ روم اس بچے کو پتا ہوگا ار یہاں پر جو پہلے والے تھے ان کو آگے بھیجے دوسری کلاس میں تسری کلاس میں
وہ تو چھوڑ مطلب تھوڑا سا اگر میں ڈھونوں گا توتا لگ جائے گا کون سے کلاس میں ان کا شفل ہوا کون سے کلاس میں شل تو وہ پتا لگ ہی جائے گا بٹ پھر یہ پھر دوسرا میرے کو یہی د ہے کہ ہمارے جو کلاس ہوتے ہیں نا وہ ایسے مطلب آدھے ہاف آھے دن کے لیے ہماری کلاس ہوںگی آدھے دن کے بعد کسی اور کی کلاس ہوں گی میرے کو اب یہ دقت ہے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ جس دن میرا صبح کلاس ہو ان کی شام کو ہو میری شام کو ان کی صبح کو کلاس ہو یہ سب سے بڑی دت
ایک اور راستہ ہے میری نظروں میں آپ کے لیے کیوںک دیکھیے کیا ہوتا ہے کہ کبھی بھیھی نا کالج کا جو ڈیا ہوتا ہے نا وہ مطلب جیسے کہ بچوں کی پوری لسٹ اس بار کس نے ایڈمیشن لیا ہے یہ سائٹ وائڈہ اولیبل ہوتا ہےپ کے وہاں ایسا نہیں ہوتا
نہیں ایسا نہیں ہوتا ہے کیونکہ وہاں پہ اپنا اپنا ان کا وہ پروفائل ہوتا ہے اس پہ پاسورڈ اور لاک لگا رہتا ہے ہم ایکس
نہیں وہ تو ہے ہی مب پوری ڈیٹیل جو میں رہا ہ میں ڈیٹیل نہیں کر رہا م ایسا ہوتا کہ فارزامپل اس بار ہمارے کالج میں پاس بچے سلیکٹ ہوئے ہیں کہ اس کورس کے لیے اور ان کا ہوتا ہے نام یہ پچاس بچے ہوئے ہیں کمپیوٹر سائنس لیے سلیکٹ اور آپ جب ہم پچاس لوگوں کا نام لکھتے ہیں آپ کو پتا چلے گا کہ کم از کم ان پچاس میں سے ہی کوئی ایک ہے پرحن پچس اس انداز الگ سونہ
نہیں ایسا ایسا نہیں ہے ہمارے پاس ایسا کوئی ڈیٹا نہیں ہے کہ اتنے بچے سلیکٹ ہوئے کہ اور یہ ہوا ایسا نہیں ہے
ایسی کوئی ڈیٹا نہیں ہے آپ کی کلاس میں رجسٹری ہوتی ہے جس پہ وہ اٹینڈنس کا سسٹم
ہاں وہی تو ہوتے ان کے پاس وہ ہر ایک ٹیچر کے پاس ایک یہ دیا ہوتا ہے ہم بچوں کے رجسٹریشن نمبرس اور نیم تو وہ ان کے اٹینڈنس کے لیے دیا جاتا ہے ہر ایک ٹیچر کو اپنا اپنا الگ دیا جاتا ہے
تو آپ ایسا نہیں کر سکتے کسی پیون سے اس کا پتا لگا سکتے
نہیں لگا سکتا نا کوئی پیون ہے ہی نہیں وہاں پہ آ جو بول رہے ہو ویسا کچھ ہے نہیں وہاں پہ وہاں پہ اگر میں کسی ٹیچر سے انفارمیشن مانگوں گا بھی وہ میرے کو ایسے دیکھ گا جیسے مطلب میں نے بہت بڑا کوئی گنا کر دیا ہو
ہ ٹیچرس تو بالکل اس کو تو لگے گا ہی ٹیچر کو تھوڑا مزاج ہوتا جانتے ہیں تھوڑا سختی ہوتے ہیں میرے کہنے کا مطلب ہے کہ یہ پیان ویان اس کو پچاس روپئے میں پکڑلاتے ہیں آپ کو دیکھا ہی یہ فلموں میں ہم نے
ہاں دیکھا تو ہے بٹ ریکارڈ نہیں مل سکتا اتنا میرے کو شیور ہے کہ
طریکار نہیں چاہیے ہمیں صرف نام چاہیے اور نام سے ہم آئی ڈیز کا اندازہ لگا سکتے ہیں یا پھر ہاں ایک اور چیز آپ کو مل سکتی ہے میں تو بھول گیا تھا واٹس ایپ گروپ کا ایکسرسائز آپوگوں کو ملتا ہے وہ آپ ڈھونڈیے
ہاں وہ کر سکتے ہیں وہ بڑھیا ہے کہ اس میں میرے کو ڈائریکٹلی نمبر مل جائے گا بٹ پھر وہ دقت ہے نمبر اگر پاپا کا ہوا
نہیں نہیں نہیں اس میں ہم پتا کر سکتے ہیں نا ہمارے پاس بہت سارے راستے ہیں دیکھیے کیا کرنا ہوتا ہے پہے تو آ کو ایکس لگا پڑے گروپ کا کیسے مل گروپ ایکسس پھر جب آپ کو گروپ کا ایکسس مل گیا مان لیجیے اس میں پچاس نمبر ہیں
ہاں
پہلے تو ہمیں پوری پورے کے پورے پچاس لوگوں کی دو چیزیں چیک کرنی ہوتی ایک تو ڈی پی اور ڈی پی کے ساتھ کیونکہ باہر کے لوگ تھوڑا ڈی پی رکھنے میں زیادہ ماہر ہوتے ہیں اچھا لگتا ہے اور اس کے ساتھاتھ اکاؤنٹ کا ایک نیم بھی اب تو یوزر نیس بھی گئے ہیں واٹسپ میں رول آؤٹ یوزر نے آپ کو دیکھ ہی جائے گا کنفرم اگر آپ کو دیکھیے اگر باپ کے نام پہ ہوتا تو بپ اپنے نام سےم رہکھ گ بیٹی کے نام نہیں رکھے گا تو آپ یوزر نے سے چیک کرتے پھر آپ کو یوزر نہیں مل گیا پھر آپ پورا چیٹ کر سکتے ہیں
یہ تو ہے یوزر مل جائے گا لیکن ایک دقت ہے نا یہ واٹسپ گروپ میرے کو کس سیکشن کا چاہیے یہ نہیں پتا
اچھا ٹھیک ہے آپ کو چار سو پینتیس کا سیکشن کرنا چاہیے
پچھلے سال کا میرے کو ڈونڈنا ہے چار سو پینتیس میں کون سا سیکشن تھا فسٹ ایئر کا اس کا واٹسپ گروپ میرے کو ڈھونڈناا
ہاں یہ کوئی آپ تھوا محنت کریں گےون یہاں سے بیٹھ بیٹھ کر آپ آدھا کام کر سکتے ہیں
یہاں سے بیٹھ بیٹھ کے دیکھتے کسی ہے دوست سے پوچھ لیتے ہاں میرا ایک دوست تو وہاں پہ ابھی کالج جاتا ہے سمر کوارٹر کے لیے اس سے پوچتا ہوں
کرنا چاہیے آ پکو اسےسٹپس اٹھانے چاہی میرے حساب سے
ہاں دیکھتے ہے ٹرئی کرتے ہیں بٹ کہ میں خود بہت رزرو آدمی ہوں بہت ڈرتا ہوں خود
دیکھیے ابھی آپ گھر پر ہیں اب آج آپ کے لیے زیادہ بہتر رہے گا یہ ڈھونڈنا کیونکہ اس میں ایک الگ فائدہ ہے اگر آپ کو آج ہی مل جائے گا نا آج جو یہ سمر ویکیشن اس میں سب فری ہے تو بات کرنے کے لیے بہت وقت ہے تو آپ تھوڑا سا اور گھر پر ہیں تو تھوڑا شاع بھی نہیں کہ کل سامنے پڑ جائے گا تو میں کیسے راکٹ کروں گا اور آپ پروڈکٹ
پتے کی بات تو بولیے اپ نے پتے کی بات تو بولیے
بات کی اچھا لگا ٹھیک نہیں لگا تو خدا حافظ کشمیر میں ہی ہے ابھی ہم گھر میں ہیں
بائے بائے
چلیے رکھیے اب آپ میری بات سنیے میں بھول گیا تھا ابھی آپ ایک دوست ہیں جس کانام باست ہے
ہاں
آپ ان سے بات کیجیے ان کا ہم ان کو پانچ ٹاسکس آئے ہیں آپ ان کو کال کیجے یا ان سے کیجیے میں تو اس پڑھائی کر رہا ہوں ان کو نہیں کر پاں گ آپ ان سے کیجی آپ تھوڑا فری ہے اور آ پکی بھی پانچی جلد کمپلٹ ہو جائ گی اور پھر آپ کو پیمٹ آئے گی اور جلدی آپ کو خرچا بھی دینا ہے ٹرپ کا تو نکل جائےگا میرے ساتھ اور مفت کا پیسہ جو ملتا ہے بڑا مزہ آتا ہے اس کو
فری کا پیسہ مفت کا پیسہ مفت کا چندن کس میرے نندن
بالکل آپ ان کو کال کیجئے انکوٹاسکز آ چکے ہیں
ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلیے بھائی